السلام علیکم
وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ
ہوں جی ہیلو
ہلو ہلو
ہاں بولیے خیریت
ہاں جی الحمد للہ آپ کی خیریت
ہاں سب الحمد للہ گھر پہ سب ٹھیک ہیں
الحمد للہ سب ٹھیک ہے
اسسے کیا کر رہے تھے آپ ابھی ہوں سب ٹھیک ہے کیا کر رہے تھے ابھی آپ
ابھی ہمارے ایک پرانے دوست کا فون آ گیا تو ان کے دوست فون فون پے لگے رہ ہوں
ار
آپ کا کھانا وانا ہو گیا
ہاں سب ہو گیا
اچھا آپ اپنی جگہ بدل لیے یا پھر بچوں کو چپ رہنے کے لیے بتائیے یا پھر بچوں کو چپ رہنے کے لیے بتائیے
ہاں وہ تو پڑا ہی کر رہے ہیں
آپ اپنی جگہ بدل دیے ہیلو
ہاں بتائیے اچھی تو آواز تو آ رہی ہے ہاں
ہاں بالکل ہلکی آ رہی ہے
بہت ہلکی آ رہی ہے
اچھا تو اب
ہاں ابھی پرواہ نہیں ٹھیک ہے ہاں
نہیں ہے کہاں کہ ہات سے ہاں ہو گیا کہاں کہاں سے جا کے کچھ نہ سٹ
ہچ
نہیں اچھی آ رہی ہے مجھے تو بہت اچھے بہت اچھے سے سنائی دے رہا ہے صاف ہے آپ کی آواز بسیس گ پنی باہر بھی بچار میں نہیں تو
پتا پتا نہیں
نہیں آپ کھانے کا پوچھ رہے تھے نا اسی لیے کچھ یادو پہر کے کچھ رہیں گے رات کا ابھی تو راات کے کھانے کی بات ہے دوپہر کا کھا کے وقت پسانی ہو ہی جیا ابھی رات کے کھانے کا وقت ہے
اچھا ہمارے یہاں تو ہوا نہیں ابھی
نہیں رات کا کھانا جلدی کھانا چاہیے یہی صحیح بات قری قریب پڑ کے کھانے
ہاں وہ تو ہے صحیح ہے صحیح ہے ویسے کیا بنایا کیا تھا آپ دوپہر میں
ہم نے آج مرغی کا سالن بنایا تھا آلو کا اتنا بنایا تھا
اوکے
سات میں چاول دوٹی آنی روٹی بنا
ہاں ہاں
صرف آپ ہی بناتے ہیں بچے ہاتھ بٹاتے ہیں آپ کا کام میں
نہیں باورچی خانے کا کام تو کچھ ہات نہیں بن ہے باہر کی پارٹی سفائی ڈیز سمیٹنا یہ سارے کام وہ کر لیتے ہیں
نہیں باورچ خانے کا اگر کام نہیں میں ہاتھ نہیں بٹ ے تو س تو ان کو بھی س سیکھنا چاہیے نا بنانے کا
کبھی کبھی کر لیتے ہیں ویسے بڑے بڑے تو نہیں آتے جب میں بیٹھ کے نیچے روٹی بنا کے دیتی ہوں تو وہ بنا لیتے ہیں تھوڑا بہت کبھی کبھی کر لیتے ہیں
نہیں کب کبھی آپ کو باہر رہنا پڑا تو خود کو بھی بنانا آنا چاہیے نا
ہاں وہ سارا پورا شروع سے آخر تک نہیں کرتے تھوڑا میں تیاری کر کے جاتی ہوں جیسے چاول دھو دیا پانی ڈال پانی ڈال کے رکھے جاتی ہوں وہی پانی میں وہ نمک ڈال کے چاول بنا لیتے ہیں چیلے کا آٹا رہتا ہے اس میں چیلے فرسٹ کلاس ڈال کے کھا لیتے ہیں روٹی کو بھی روٹی بیل کے تھوڑا کیا کہتے ہیں وہ تھوڑا سیک کے رکھ کے جاتی ہوں تو اسی روٹی کو تیل ویل ڈال کے اچھی طرح سے تل کے ایسے چھوٹے موٹے کام کر لیتے ہیں
ہاں
یہ سارے کام کم کرتے ہیں ان کو اسپیشل اسپیشل بنانا چاہتے ہیں وہ جیسے چاکلیٹ بنا لیا پیزا بنا لیا فرینچ فرائیز بنا لیا اور پت نہیں کیا کیا کھانے کی چیزیں ہاں کیک بسکٹ ایسے چیزیں بناتے ہیں کھانا بناؤ روٹی بناؤ وہ سب ان کو اس میں شوق ہی نہیں ہے
ہر دن بنے کا جو ہے وہ ایک برڈن ہے یہ مزاق کرنے کے لے بناتے ہیں وہ مذاق کے حساب سے لیتے ہیں ہاں
پیزا بناتے ہیں حبوز بناتے ہیں چاکلیٹ بناتے ہیں کتنا کھائیں گے چاکلیٹ یہ کیا دو اتنی محنت کر کے بنا کے صرف چیز یا آدھا اسی طرح کھاتے ہیں
ہاں
اگر کھانا بناؤ تو کتنا پیٹ بھر کے کھاتے ہیں محنت بھی کم لگے گی اس میں سے زیادہ طاقت بھی ہوگی بچے یہ نہیں سمجھتے نئی نئی چیزیں پسانے کے شوق ہے
بالکل
تو میری چھوٹی والی لڑکی نے دو آلو اتنے بڑے بڑے پانی میں ڈال کے ابال دیا ابال کے اسے چھیل کے اس کو اسمیش کر کے اس میں کن فلور میدا بنا کے لی لمبی کاڑیاں بنا کے اس کو تل کے
ہاں
بتا نے کیا کیا کری کری کری کری منہ میں رکھیں تو تھ اچھے بنے تھے بالکل کرکرے بہت اچھے بنے تھے جھٹ سے ختم ہو گئے کتنی دیر میں میں نے کھانا میں اتنی دیر میں میں نے سھا سالن چکھنے سب بنا دیا ہی دیر میں وہ بنائی تھی میں جو بنائی تھی وہ صبح سے شام تک کھائے ہم لوگ اس کا تو آپ کو اتنی محنت کر وہ بھی ایسی چیزوں کے لیے کیوں اتنی اتنی محنت ڈھرنا جو نہ پیٹ بھرتے ہے نہ آگ بھرتے ہیں ہ نہ آنگ بھری اس سے نہ پیٹ بھرا محنت ہی محنت لگی
اگر اتنا اچھا بنانے کا تو یہ ہے تو اس کو کورس کو ڈال دو نا وہ جو پکانا سکھاتے ہیں کئی قسم کے اشیاء کئی قسم کے
ہاں اس سے ابھی وقت ہے نا ابھی تھوڑا پڑھائی کی تو
نہیں جب اتنا اچھا بنانے کا ہاتھ ہے مطلب انٹرسٹ ہے تو کر سکتے ہیں
جب شوق ہوگا تو بغیر کلاس کے بھی سیکھ
ہاں وہ بھی ہے ہاں آج کل تو یوٹیوب بھی کافی ہے اس میں اسی میں بنا دیتا
ہوں بالکل وہی تو کچھ بھی یہ نہیں آتا بول ہی نہیں سکتا یو ٹیوب دالا
ہاںر ہر انفارمیشن مل جاتا ہے
ہوں مجھے بھی کپڑے وپڑے سلنے کا بہت شوق تھا نا میں کسی سے سیکھی نہیں بس دیکھھی تھی گھر پہ امی بنا رہی تھیں کبھی بڑی بہن بنا رہی تھی میں نے کبھی بھی ایک دن بھی کہیں جا کے سیکھا نہیں اب میں اتنے اتنے کپڑے خود کے ڈیزائن کر لیتی ہوں بنا لیتی ہوں وہ جب شوق ہوگا تو خود بخود آ جائے گا
خود باخود آ جاتا ہے ہاں بہت ضرورت بہت ضروری ہے جس کو سیلف انٹرسٹ کہتے ہیں اپنا شوق شوق کے حساب سے بہت جلدی اس اس وقت سیکھتے بھی بہت فاسٹ ہیں
بچ ہے فس ہوتے سنائی تو دے رہا ہے اس سے
آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے نا
یہ تو اچھے سے سنائی دے رہے ہے جہاں کے
اچھا آپ کی آواز بالکل ہلکی ہو گئی بہت دور سے آ رہی ہے
چھ چینج
بہت ہلکی آواز آ رہی ہے آپ کی ٹھیک ہے دوبارہ کال کر لو ان شاء اللہ پھر سے
ہاں ٹھیک ہے بعد میں
ابھی جیسے آپ کی منتری
نہیں ابھی تو نہیں مجھے کچھ بتانا تھا آپ کو آپ نے دوپہر میں کال کیا تھا
ہاں
تھا مجھے
بالکل کیا تھا
نہیں میں نے کل بتایا تھا نا اس بارے میں چرچا کرنے کے لیے
اچھا
ٹھیک ہے میں بات پھر سے ہاں
کال کیا تھا کہ نہیں
دوپہر میں کال کیا تھا یہ سوچ کے کال کیا تھا کہ آپ کا اسکول کا بریک رہے گا تو بریک میں بات کریں گے بول کے
نہیں وہ وہ وہ نہیں
ہ
ٹھیک ہے آواز صحیح نہیں آ رہی ہے تو پھر سے کر لو
پھر سے کرتا ہوں ٹھیک ہے
جییک